الچلا
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السل السلام علیکم جی آپ
وعلیکم ہاں صاحب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے ررپت سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تالیاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی شکر اللہ اللہ کا آپ بتائیے میں بس ایسے ہی بیٹھا ہوں گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
نہ میں بھی
جی
جی آٹھی
اچھا ٹھیک کام وغیرہ ختم کیا آپ نے
ہاں ہاں وسے تو ممی گایا کہا ہو ہے
یہ نا فرینڈ کر رہا تھا فون
کیا بول رہو تھا
بول رہا تھا جم جائیں گے میں نے اس کو بولا ڈیڑھ بجے جائیں گے
اس کو کیا ہو گیا ہے جم جم ج ہاں ہاں وہ تو میں نکال لی بتا ہے آپ کو
تین تک واپس آجاں
ہاں پتا ہے تیرا بولتے ہو پھر آتے ہی تم تین تک واپس ہاں ہاں پ مٹ ہو جاتی ہیں خ ہاں یہ ہے جان ہم کام ہی کریں گے ہم یہ کچھ نہیں کھیل رہ ہے
کیا ہم ایک کام کریں گے
نہیں چھوا مجھے لگا ہم ٹاپک پ باتد یع کسی موضوع
ٹاپک پہ ہی بات کریں گے وہ ایزی رہے گا
چل ٹھیک ہے ہاں جی بتاؤ
میں بتا رہا تھا ہم ٹاپک پہ پاس کریں گے
میں نے بھی پتا ہے نا ٹھیک ہے
اوکے اوکے م نا ویسے کس ٹاپک پہ ہم بات کریں
بلایا تھا جو نہا کہیں پہ گ کیا تھا آپ نے وہ دیکھا کہاں پہ ہےگے کا وہ نا چ پ کو پیچھے چ
کیا کیا
وہ جو فون کو لگاتے ہیں نا پیچھے سے جو فون کہیں پہ بییچے پک جاتا ہے
ہاں جی وہ چھوٹے چھوٹے بٹنس وہی نا
ہاں ہاں میں نے وہی لایا تھا کیوںکہ اسے کو کہیں پہ بھیہ ج سکتا ہے نا
ہاں ہاں ویسے آپ نے کہاں سے لایا وہ
وہ نہیں باہر سے یہاں پہ اورور ملے گا لیکن پت نہیں حیاانی کہ تھا وہپ
اچھا ٹھیک ہے بتائیے آپ
اب بھی چاہیے نا پھر میں پر کرر بھی دتی اور موزوں پ بعات بھی کرتی
میں نے نا اچھا ٹھیک کتنا ٹائم لگے گا
مجھے اتنا ٹائم نہیں لگے گا لیکن وہ ملنا چاہیے بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے
ہاں مل گیا
مل گیا ویسے یہ نہیں چ پکتا ہے ویسے ٹھیک سے
یہ چپک جاتا ہے اچھے سے مجھے
بس خیال رکھنا برتنت ن یہ فون ہی چلا جائے میں بتا رہا ہوں آپ خیال رکھنا برتنوں میں ہی مرتنا فون چلا جائے آپ کا
میں نے بتایا نا میں اس کو وہ جو ہے نا وہ چپکا ہے جو چپکتا ہے چپکو
جی جی
میں اس کو گیس کے پاس کھینچ بھیتیی ہوں پریج چلا چلتا ہے چل جاتا ہے
ٹھیک
ایسم مجھ
ہاں جی ہاں جیل
یہ تو مجھے صبح اچھے سے چپک گیا تھا لیکن ہایا کسی ای اتنی ہے آپ پوچھو گے مت
جی
میں نے بتایا یہ صبح ہی چپک گیا تھا لیکن ہم کو پتا ہے کتنی سیریت ہے
ہاں
کیا م
کوئی بات نہیں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں
ہاں س بس کوئیھ نہیں سم رہنا چاہیے بار اور کیا مسئلہ شد رہ گ ش ہے گ بر ہے گ
رہ گیا ہاں بتائیے اب چلے ہم موضوع پہ بات کرے ہلو
ہاں ہاں بتاؤ
ہاں موضوبہ بات کر رہے ہیں
ہاں کرو میں نے اب ایئر فون نکالا بخر
اوں
تمہیں میری آواز اچھیے سے آ رہی ہے نا
ہاں ٹھیک سے آ رہی ہے کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بتیا آج ہمارے استاد نے کیوں
کیونکہ ایئر پمپ کا میں پانی چلنا چاہے تو پھر میں دور ت کہاں پہ رہا ہوں
جی جی صحیح بات ہے آپ کو پتہ ہے
ج ج
آج ہمارے استاد نے آن لائن سسٹم پر تفصیلی گفتگو تیار کرنے کو کہا ہے ہ کیا ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں
ہاں ہاں کیوں نہیں پاپا کی نہیںئی کر سک میں کچن میں گئے تھاا باتھ روم تو نہیں اب میں وہیں بیٹھتین وہاں پہ پاپایا میں پہے یہ کام ختم کروں گی
آپ ایک آپ ایک کام کرو کرو آپ ایک بربن وغیرہ ختم لگاؤ آپ ایئر فون ہم اس کے بعد کر ا موضو کردار ٹھیک ہے نا
نہیں نہیں چوٹو آپ وہاں پہ پاپا آئے نا وہاں بھی شور ہوگئے کرو آپ فی الحال پ بھی موت ہو گئی بات
کہاں پہ
کچن میں آپ م کہئی روم
مطلب آپ نے برتن نہیں دوئے کیا
نہیں
اچھا بتائیے میں نے بتایا نا ابھی
ہاں ہاں بالکل آج کل آن لائن سسٹم ہماراری زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے ہر کام لگ بھگ آن لائن ہو رہا ہے
ہاں بالکل صحیح لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آن لائن سسٹم سے مراد کیا ہے
او ن سے آن لائن سسٹم سے مرادف کا نظام ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں معلومات سے مجھے بن سزا کا مدد سے کی جاتی ہے مثال کے طور پر آن لائن بینکنگ آن لائن شاپنگ آن لائن ایجوکیشن آن لائن کٹ بکنگ وغیرہ
ہاں اچھا یعنی جب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سروس کے استعمال سروس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آن لائن سسٹم کے حلات
جی ہاں آنر سسٹم کے بنیادی مقصد لوگوں کے کام کو آسان اور تیزی سے مکمل کرنا ہے
ا مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے لوگوں کو بل جمع کرنے کے کے لیئے لمبی قدری لگان پڑتی تھی موبائل ایپ کے ذریعے چند منٹوں میں بج بل ادا ہو جاتی ہے
ہ بالکل یہ ہمارا اسٹن کی وجہ سے م پ ہوا ہوا ہے اس میں ماں جو ملا دونوں بچایا
آن لائین ایجوکیشن بھی بہت مشہور ہو گئی ہے اسٹوڈینٹس گھر بیٹھے لیکچرس اٹینڈ کر سکتے ہیں
ہاں خاص طور پر جب اسکولس سے کالج بند ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اسٹوڈینٹ سفر نہیں کر سب کے تو آن لائن کلاس بہت مددگار ثابت ہوتی ہے-
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن تعلیم میں کلاس رومس جیسا ماحول نہیں ملتا
یہ بات کچھ حد تک تو درست ہے آن لائن ڈائیگ کے ا بھی فائدے ہے اور کچھ نقصانات بھی- فیس ٹو فیس انٹریکشن کم ہو جاتا ہے لیکن عم حاصل کرنے کے نئے- موقے پیدا ہو جات
آن لائن شاپنگ کے بارے میں تمہارا کیا رائےیہ?
ہ تو مجھے یہ لگتے ہے کہ آن لائن شاپنگ بہت م ج ہے لوگ گھر بیٹھے مختلف پروڈکٹ- دیکھ سکتے ہیں اور ان کی قیمتوں کا مقابنا کر سکتے ہیں-
مگر کبھی کبھی پروڈکٹ تصویر سے مختلف- نکلتا ہے
جی ہاں س یہ موسم یہ شن بہتبات- ویب سائٹ سے شاپنگ کرنی چاہیے اور ڈیس پہ دیکھنی چاہیے-
آن لائن بینکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے-
لن بکگ لائن بکنگ میں فائنانس ٹرانزیکشن کے بہت آسان ب پر- ٹرانزیکشن کو بہت آسان بنا دیا ہے- لوگ بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں فون پے کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلس چیک کر- اچکے
میں نے بھی کچھ دن پہلے آن لائن ٹرانسیکشن کی کی تھی بہت آسانی ہوئی- ہاں-
ہ بالکل اسی لیے دنیا ب میں آن لائن پنگ کا-
آپ کو آپ نے کیوں نہیں ایئر فون لگایا-
میں یہ پ لگا کے کیا ہوا آپ کو
وہاں پہ ایکو آواز آ رہی ہے-
میں واش روم میں گ ہی نہا س گ-
آن لائن سسٹم کا استعمال صرف تعلیم اور بینکنگ تک محدود نہیں ہے نا
بالکل، نہیں ہاسپٹلس میں آن لائن اپائنٹمنٹس لی جاتی ہے ہوائی کٹ- آن لائن بک ہوتی ہے اور حکومتی اداروں کی- بہت سی سروسز بھی آن لائن دستیاب ہوتی ہے-
اسے لوگوں کو دفتر کے- چکر لگانے کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے- اور
ہاں- ہاں بالکل آن لائن سم رسپیرن میں بھیہہتر
ٹرانس اییپچ میں کی سا
کیا?
ٹرانسپیرنسی میں کیسے-
جب رپور ڈجٹلڈ میں موجود ہوتے ہیں شو ان کو ٹر کرنا- نقان ہوتا ہے سے غلطی اور پرشن کے انکام کم ہو جاتا ہے-
یہ بہت اہم بات ہے لیکن آن لائن سسٹم کی کچھ خطرات بھی ہیں-
ہاںاں سائ سکورٹی سب سے بڑا چیلنجر-
سائبر سیکورٹی سے تمہاری کیا مراد ہے-
ایسے مال ہے آن لائن ڈیٹا سسٹم سیک سے میں سوز رہا-
اگر کسی کا پاس ورڈ کمزور ہو تو اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے
ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے تو بولتے ہیں مضبوت وص رکھنا چاہیے اور جو آتا ہے نا آج کل میں- اس میں ٹو افیکٹر اتنٹیکیشن اس
جی- جی -جی- جی اور میں نے سنا ہے کہ لوگ- فیک ای میل بیج کر لوگوں کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں-
ہاں بالکل اسے کہتے ہیں نا ف ج ایس فراڈ سے بچنے کے لیے لنک پر بھروسہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہے آپ کو پتہ ہے آپ اس کے بعد سات ہی کو ج گ نا میں پہلے پاپا کے پہنچ جاؤں گی ایک منٹ
اوکے کوئی بات نہیں آن لائن سسٹم میں ڈاٹا اوکے اوکے آن لائن سسٹم میں ڈاٹا کی حفاظت بہت ضروری ہے
ب خدا کر کہ جب محفوظ نہ ہو تو جوسز کا اعتوال ختم ہو سکتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ آن لائن سسٹم نے تجارت کے نئے دروازے کھول دیے ہیں
ہاں ہاں بالکل کیوں نہیں کھولے ہیں چلو ہم بعد میں بھی مل سکتے ہیںواز کر سکتے ہیں مجھے کچھ کام ہے ابھی میں آپ کو میسج کروں گی کل جب میںال
تمہاری باتوں سے مجھے اس موزوں کو سمجھنے میں بہت مدد ملی
ہاں آ تیں بہت مفید اور معلومات رہی ہم سے آگے بات کریں گے
چلیے اللہ حافظ